اچھا ٹھیک ہو آج کواں
ہاں الحمدللہ میں ٹیک ہوں آپ ٹھیک ہو
اچھا آپ بتاؤ آپ کو یہاں سے آواز آ رہی ہے
مجھے فون میں سے آواز آ رہی ہے اور وہاں سے بھی
یہاں سے اس والی سے اس والے سے
ہاں ا اس والے سے یہاں سے
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور بتاؤ آطفا کیسی ہو آپ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھا آپ بتاؤ آپ کی کزن وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ گھر چلے گئے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
وہ وہی ہے یہ گھر گئے
نہیں وہ یہی ہے ابھی ابھی سمر ویکیشنز ختم نہیں ہوئی تو وہ یہی ہے ابھی
اچھا اچھا ٹھیک
واہ واہ
اچھا اور بتاؤ وہ آپ کا ہمم کزن افامو کا ہے
کیا
اپ کا
وہ کیرم بورڈ کھیلنے گیا ہے اس کا آج انٹرنیشنل لیول پہ گیم ہے
اچھا اچھا
ہاں ہاں اور وہاں پہ ان کے اپووننٹ ایک ان کے اپوننٹ ہے مسٹر تجمل صاحب
اچھا اچھا
اور ہاں ان کے بیچ میں ایک زونل لیول کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے چیس یہ کیرم بورڈ کو لے کے
اچھا ٹھیک ہے اور ہے رکوپت میں آپ سے کچھ سائنس کہ کچھ کوشانس پوچھتی ہوں
پوچھنے ہیں جی جی بالکل آپ پوچھ سکتی ہو اور ساتھ میں پھر جواب بھی دیا کرو کہ اس کا آنسر کیا ہے
کیا کیا
آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو اب اگر میں نے غلط جواب دیا تو آپ کو بولنا چاہیے یہ غلط جواب ہے اس کا صحیح جواب ایسا ہے آپ نہیں کہتے ہو آپ کو سوال پوچھنے نہیں آتے
اوکے روبٹ ففٹی کوشنس ہاں میں آپ سے پوچھوں گی نا آپ وہی وہی رہو میں آپ سے اچھی طرح سے سوال پوچھوں گی اچھا آپ بتاؤ مجھے کہ کیا
کچھ نہیں وہ ائزہ منہ کےبل گر گئی کچھ نہیں
انسان کے جسم میں ایسا سب سے بڑی ہڈی کون سی آپ اس کا جواب دیجیے اور آ بتاؤ کہ ہیومن باڈی کا سب سے بڑا آرگن کون سا ہے
آرگن تو میں نے بولا نا اسکن کل
اچھا اچھا اچھا آپ بتاؤ مجھے کہ بجلی کا یونٹ کیا ہے
کس کا
بجلی کا یونٹ کیا ہے
وولٹ
ہاں ہاں کریکٹ آنسر صحیح جواب کہا آپ نے اور آپ مجھے بتاؤ کہ ڈی این کا فل فارم کیا ہے
ڈی آکسرائ بولز نیوکلک ایسڈ
ہاں ہاں کریکٹ سب سے ہلکی گیس کون سی ہے
ہلکی گیس وہ تو ہائیڈروجن ہے
ہائیڈروجن اچھا ہاں ہاں ٹھیک صحیح جواب آپ بتاؤ کہ مچھلی سانس کس سے لیتی ہے
مچھلی گیٹسے
ہاں گیٹس
بند ہاں ہاں
اور آپ بتاؤ مجھے ایک میٹر میں کتنے کلو میٹر ہوتے ہیں
ایک میٹر میں
ہاں رکو میں آپ کو آپشنس بھی دیتی ہوں دس سو یا ہزار یا ایک
ہزار
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کہ گریوٹی کی کھوج کس نے کی تھی
نیوٹن صاحب نے یہ تو سب کو پتہ ہے
صحیح جواب پلانٹ کھاوے کس سے بناتے ہیں پلانٹ کھالا کس سے بناتے ہیں
فوٹو سینتھیسیس سے بہن
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کہ انسان کے دل میں کتنے چمبر ہوتے ہیں
چار چیمبرس ہوتے ہے
ہاں ٹھیک ساؤنڈ سب سے تیز کس میں چلتی ہے پانی میں ہوا میں یا سالڈ میں یا ویکیوم میں
ہوا میں
ہاں صحیح جواب اب بتاؤ آپ کے ماروس کو کیا کہتے ہیں بلو پلانٹ ریڈ پلینٹ یا گیس جینٹ یا ڈرافٹ پلینٹ
ریڈ پلا نیٹ
ہاں صحیح جواب آپ نے کہا آپ بتاؤ مجھے کہ ایسڈ کا پی ایچ ویلو کتنا ہوتا ہے
ایسڈ کا ایسڈ کا سیون پوائنٹ فور سے زیادہ ہوتا ہے سیون سے زیادہ اوپر اوپر
ہاں صحیح آپ بتاؤ مجھے کہ وٹامن سی کس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے دودھ میں آسم نترے میں یا پھر چاول میں یا پھر میٹ میں
ہاں سنترے میں
ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک صحیح جواب اچھا آپ بتاؤ مجھے کہ کمپیوٹر کا دماغ یہ کیا کہلاتا ہے
سی پی یو
ہاں صحیح ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ کہ ارتھ کا ایک چکر سورج کے گرد کتنے دن میں
کیا
ارت کا ایک چکر سورج کے گھی سورج کے گرد کتنے دن میں
دن میں میرے خیال سے تین سو ساٹھ دن میں
ہاں صحیح جواب تھری سکسٹی فائیو آپ بتاؤ مجھے کہ ا خون کا رنگ لال کیوں ہوتا ہے
کیونکہ ہیموگلوبن کی وجہ سے
ہاں صحیح جواب اور اب بتاؤ کہ سب سے چھوٹا برڈ کون سا ہے دنیا میں
ہممنگ برڈ
ہاں آپ بتاؤ کہ لائٹ کی اسپیڈ کتنی ہے
لائٹ کسپیڈ اوپشنز بتاؤ
آ تھری انٹو ٹین ایٹ میٹر اور تھری انٹو ٹین سکس ایم ایس یا تین سو یا ایم ایس ڈی پائنٹ تھرٹی ایم ایس
وہ پہلا والا آپشن
ہاں صحیح اب بتاے کہ ہیومن باڈی میں کل کتنی ہڈیاں ہیں
دو سو چھ ہڈیاں ہوتی ہے ہیومن باڈی میں
اب بتاؤ مجھے کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانیٹ کون سا ہے
جوپیٹر
ہاں صحیح اور آپ بتاؤ کے میگنیٹ کس میٹل کو اٹریکٹ کرتا ہے
میٹلس کو
نہیں
آپشنس کیا دیے ہیں وہاں پہ
امینیم کاپر آئرن اور یا پھر گولڈ
آئرن
ہاں صحیح جواب اچھا آپ بتاؤ کہ اوزو لر میں اوزو لر ہمیں کس سے بچاتی ہے ہیٹ یوی رییز رین یا پھر منٹ
یو وی ریس ہے الٹرا وائلیٹ ریس ہے
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ کہ بلڈ گروپ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں دو تین چار یا آٹھ
بلڈ گروپ آآ ٹوٹل تو چار ہوتے ہیں
ہاں ہاں صحیح جواب
اے بی او
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کہ بیٹری میں کیمیکل انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے ہیٹ میں الیکٹریکل لائٹ یا پھر ساؤنڈ میں
کیا بیٹری میں اینرجی کیا
بیٹری میں کیمیکل اینرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے
ترکل انینرجی میں
ہاں صحیح آپ بتاؤ مجھے کہ سب سے کٹن نیچرل سب چانس کون سا ہے
کٹن نیچرل سبزی
آئرن یا ڈائمنڈ گولڈ یا اسٹیل
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ کی ہیومن برین کا ویٹ آ کتنا ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فائیو کے جی زیرو پوائنٹ فور کے جی ٹو پوائنٹ فائیو کے جی یا پھر تھری کے جی
آ زیرو پوائنٹ فائیو کے جی
ہاں آپ بتاؤ مجھے کہ فوٹو سینتھیسس میں پلانٹ کیا ریلیز کرتا ہے
فوٹوستز پلانٹ آکسیجن ریلیز کرتا ہے
اس کا آپشن ہے کاربن ڈائیکسائڈ آکسیجن نائٹروجن ڈی یا ہائڈروجن
ہاں
اس کا آپشن تھا یا کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن نائٹروجن یا ہائڈروجن
آکسیجن ہمم
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کی ایک کلو گرام میں کتنے گرامس ہوتے ہیں
ایک کلو گرام میں
کتنے کلو گرامس ہوتے ہیں نہیں ایک کلو گرام میں کتنے گرامس ہوتے ہیں
ہاں تھاؤزینڈ گرامس ہوتے ہیں
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کی اکلپس کس وجہ سے لگتا ہے کلاؤڈس بادل روٹیشن آ پرچھائی یا پھر آ ہوا سے
کیا اکلپس آ وہ آ پرچھائی کی وجہ سے
شیڈو
ہاں
اچھا ہاں ٹھیک صحیح جواب ہے آپ بتاؤ مجھے کی ہیومن باڈی کا نارمل ٹمپریچر تھرٹی فائیو ڈگری سیلسیس تھرٹی سکس پوائنٹ فائیو ڈگری سیلشس تھرٹی سیون ڈگری سی سیلسیس یا پھر فورٹی ڈگری سیلسیس
پہلا آ تھرٹی فائیو
ہاں صحیح جواب ہے ہاں یے میں نے پڑھا ہے آپ بتاؤ مجھے کی سیٹلائٹ کس فورس کی وجہ سے آربٹ میں رہتا ہے
سیٹلائٹ گریوٹیشن فورس کی وجہ سے
ہاں صحیح جواب آپ بتاؤ مجھے کی ملک میں کون سا وٹامن ہوتا ہے نہیں ملک میں کون سا وٹامن نہیں ہوتا ہے وٹامن اے وٹامن ڈی وٹامن سی یاھر وٹامن ٹی ٹوویل
وائٹامن سی
ہاں صحیح جواب اب بتاؤ مجھے کی آ ارتھ کویک میجر کرنے کا انسٹرومنٹ کیا ہے
یس ہاں آپشن بتا بتائیں مجھے
سسموگراف بیرومیٹر تھرمومییٹر یا پھر ہیگرومیٹر
بیرو میٹر
ہاں صحیح جواب اب بتا مجھے کہ آ سب سے زیادہ آکسیجن پیڑ کیوں دیتے ہیں
سب سے زیادہ آکسیجن پیڑ کیوں دیتے ہیں
ہاں
آپشنز
بنیان پیپل یا پھر مینگو نیم
آ مے بی نیم
کیا
نیم
ہاں صحیح جواب اب مجھے لاسٹ آپ ایک کوشچن بتاؤ کہ یہ جو وہ جو رینبو ہوتا ہے اس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں
آپ تھوڑا زیادہ بول رہی ہو دھیرے بولو تھوڑا سا
رینبو میں کتنے رنگ ہوتے ہیں پانچ چھ سات یا آٹھ
سات کلرس ہوتے ہیں جسے ہم وب گییور کہتے ہیں
ہاں صحیح جواب ٹھیک ہے آپ کال کاٹتے ہیں ٹائم ہو گیا
کتنا ہوگیا
ٹین تھرٹی سکس
یہ آپ ہی نے کال کی تھی ناں اور تو سبمٹ کرو آپ ہی ٹھیک ہے
ویٹ ویٹ آپ وہی رکو ویٹ آ منٹ ایک منٹ میں کال کاٹتی ہوں